ہیل ب السلمار رہ السل علیکم ولیکم السلام
بھائی ٹھیک اچ س
ہلو ہلو ہلو ہیلو بھائی ہیلو اچھا ہلو بھائی آپ آپ کہاں رہتے
ہلو بھائی ہلو بھائی میں ڈل گیٹ میں رہتا ہوں مدھیہ پردیش ایم پی ایم پی
ماں جب ایم پی اور ای میں یو پی پہ رہتا ہوں اروناچل پردیش اور آپ کہاں سے ہو یہ چک کر نام
ایم پی ایم پی ایم پی ایم پی
ایم پی ایم پی ٹھیک میں بھی ایم پی میں رہتا ہوں مگر اور دوسرے اسٹیٹ سے اس کا نام ہے یہ لکھنؤ پ اور وہاں کے جو بچے ہیں وہ بھی چھوٹے میں ان میں بڑا ہوں یہی ان میں بات ہے کہ بس
اور اور آپ ٹھیک ہو کھانا وانا کھا گھر میں سب ٹھیک ہے
ایک دم ایک دم
اچھا ٹھیک بھائی بھائی اور سنا بھی کیا گرمی
ارے آپ ارے گھر بھی بہت ہے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
بائیس بائی ٹھیک ہے آ کے گھر میں سب ٹھیک ہے کھا
ارے ایک دم بڑھیا کھانا وانا کھایا چائے بھی پی اور مجھے بتاؤ آپ پڑھتے کہاں ہو
پڑتاام ازری پڑتا میں ادریوں
اس طریق سے اسکول کا نام کیا ہے
اسلامک پبلک اسکول ہے ایک بھائی اور وہاں پہ اس لیے گیا میں ایسی تھوڑی فیسلٹی ویسلٹی بھی ہے اسی لیے گیا تھا میں فیسلٹی بھی ہے اور
میں ادھر جاتا ہوں کدھر امر سنگھ امر سنگھ کالج وہ اتنا اچھا ہے لائک ادھر سب کچھ ملتا ہے کام بھی ملتا ہے اگر آپ پ نکلو گے تو بھی پاس کریں گے ادھر وہ سب اسپیشل چیز ہے اس لیے میں ادھر گیا ہوں اور ادھر اور ادھر اور ادھر اسپورٹ اسپورٹ اچھا ہے اور یہ آپ کی کوھ شادی وادی کر کے
نہیں نہیں بھائی مجے شادی نہیں کر کے آپ کی شادی کر کے بھائی آپچھےے کچھ
میرے دو بچے اور ایک لڑکی ہے اور آپ کے آپ کے بس س کیا
بھائی بھائی میں نے نہیں ابھی نہیں میں نے شادی نہیں کی
کوئی بات نہیں
بھائی میں نے ابشااد نہیں بھائی اور بولا اور ٹھیک اچھی سے ہو گھر میں سب ٹھیک ٹھیک ہے چائے بائی پی
چلو چلو
چائے رہتی اور کانا وانا کھا سب ٹھیک
کرو نا کال اس کو
اچھا ٹھیک یہ کون ہے بھائی یہ کون ہے یہ کون ہے
یہ کازن ہے میرا رکو اس کو میں نہ مار دیتا ہوں سکس ڈبل زیرو فائیو فور سیون نائن ایٹ سیون زیرو
کسنا بھ بھائی ب بولے یار میں بول رہا سبھی کو بول کو بولتا رہ پیسے ہی نہیں ہے بار برشا بھی جاتا ہے یار میں
اچھ ارے یہ کو جا ن ہے پر پ چلو چلو ای م سروست جی میں آئی تھی
اس نہ پائے اور ٹیک اچ سے گ میں سب ٹیک ہے
چ ماں سے دیدی کرو نا ایسان کو فون دیکھو گ ادھر کے ارے بت میں آپ کو بول تھا یہنا ارے آپ کو کرنا ہی نہیں آتا ادھر پہ ہوتا ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے
بھائی بھائی بھائی کیا کر رہے یار بات تو کرا یہاں سے بات تو کرو بھائی بات کرو ہے نا بھائی بھائی بات کرو یار کال کومارو گولی
واپس کرو کال ت بھی اٹھائے گا ہیلو اور ٹھیک ہو گھر پہ پہ سب ٹھیک ہو دیک میں ایک دیک دیکھ میں ایک پلان بناتا ہوں دیک ہم اگر جائیں گے منالی کیا جائیں گے منالی منالی سے ہم جائیں گے لداخ کیا جائیںے
لداک
کے پاس نہیں ہے ہم آپ جائیں گے ہا دیتے دیتے کیا جائیں گے ہاتؤ تو لفٹ لفٹ مانگ کے ہاں ایسے کر کے ہم پہنچیں گے
کہاں جائیں گے ہم جائیں گے گوا جائیں گے ہم
ارے نہیں گووا بہت دور ہے ارے نہیں گوا بہت دور ہے منالی جا سکتے ہیں سن کیوں مانالی جب ہم جائیں گے ادھر ہم دیتے دیتے جا سکتے ہیں ارے کیا بتاؤ
ہم جائیں گے گللمرگ
ارے نہیں کیا چھوٹی چھوٹی میں بور را منا لیی جب ہم وہ دیتے دیتے ادھر جائیں گے پھر ادھر سے تھوا ہی ٹائم لگے گا لداخ جانے میں وہاں سے لداخ صر سو کلو میٹر دور ہے ت نہا سو نہیں ڈیھ سو چار سو آٹھ سو کلو میٹر دور ہے ارے
ہم جائیں گے لداخ جائیں گے ہم لداخ میں تھوڑا بہت مزہ آتا ہے
مزہ میرا جو ہممسا تھا وہ اینٹارک پہ گیا تھا اس نے کیمپنگ ویمپنگ کی تھی ادھر
وہی جو میں بول رہا ہوں ہم جائیں گے میرا باپ بھی گئے تھا پچھلی بار میرا باپ بھی باپ ہی گیا تھا پچھلی بار لداخ وداخ مزہ آیا اس کو بھی بہت مزہ ہے وہاں سے بھی میں بھی جاتا ہوں
میرا باپ بھی گیا ہے لداخ وہ امنگل تک گیا ہے جہاں تک میں نہیں پہنچ پاں گا کبھی میرا باپ جو گورنمنٹ ایمپلائی تھا نا تیل گ بت ا ایک بار چ جب انڈیا انڈیا اور چائنا کا وار چل رہا تھا نا وہ لداخ سائڈ سے
بائی م بور آ میں سوچتا تھا ب بال کٹوانے کی بائی
کیا بال کٹوانے کی بات کیا تیرے پاپے کرگل والوں کو بال کاٹے ہیں
میں بول رہا ہوں میں بال کٹواتا ہیئر بز کے پاس میں جاتا یار
تو جاؤ گاڑی لو اور نکلو دفا یہاں سے ہ ہیئر بگس کہاں ہے وہ کدھر پہ ہے ہیئر بگس
ہیر بس بمنہ میں ہے
ارے ٹھیک اچھا وہ یہاں سے تو جائے گا بیمنا ہے کٹائی کرنے ہے جسٹ ہیئر بکس کے پس ہمم شکل دیکھیے تو نہیں آ ہیئر بس کے
اتنا دور کیوں جانا ہے ہیئر بکس پھر اس کے پاس کیوں جانا ہے تو مطلب پاگل واگل ہے تو کنا توکاٹتا اچھا ہے ب اس کا مطلب ہیئر بکس کے پاس جائے گا تو کوئی اور نہیں ہے تیرے ادھر ہیئر بگس کے بغیر اوپر سے اتنی بھوک لگ گئی یار میں تنگ آ چکا ہوں بھوک بھوک سے
بائی گرمی بہت ہے بائی پاور پاور بھی نہیں پاور بھی لیا لوگوں نے
تومہے کو پلان ہی نہیں بنانا دیا دیا داپ ہم جیںیں گے نا کاریال تھا آک ہم جائیں گے بائکوں پہ لیں گے ہم رینٹ پہ ہزار ہزار روپئے میں لوں گا میں بائک ہاں رینٹ پہ لیں گے ہم جائیں گے گ ہم چاہیں گے ہم ا زوجلا پاس زوجلہ پاس ہے ہم جائیں گے ادھر آس پاس سائڈ سے پہچک ہم کرگل کارگل میں ہم نائٹ اسٹے کریں گے کریں گے ہم نائٹ اسٹے کریں گے نا ہاں نائٹ اسٹے کے بع ہم جائیں گے ای ڈائریکٹ نکلیں گے ہم لہ کی اور لداخ لہ جائیں گے ہم پہنچیں گے ہم لداخ کیا بوجیں گے لداخ سمجھائیں گے ا ملیں گا پاس سے کہاں سے جائیں گے
امد نگر پاس ہے وہو ٹھیک آپھو احمدد جم بعد باہ ہم نہیں جائیں گے بعد ب ہم جائیں گے ہم جائیں گے نیپال جائیں گے ہم
ارے وہ بھی وہ تو وہیں سے پڑتے ہیں نا اگر ہم ادھر اگر ہم ادھر سے جائیںے پہاڑ پر ہم نیپال بھی پہنچ سکتے ہیں
وہی میں وہی میں بول رہا ہوں ہاں ہاں ماؤنٹ ایورسٹ نیپال سائڈ سے جائیں گی نیپال سائڈ سے جائیں گے سنا بھائی
الے تو دیکھ میرے پاس ابھی پرسنل چار سو ہے ہ ہ پلسر چار سو بائک تو اگر تو یہ دیکھا تیری آنکھیں کھلی کی روئی کھلی رہ جائیں گی
بھائی یہ کہاں پہ یہ کہاں پہ بھائی
یہ پالس چار سو مشجد کے اوپر تلگیر مجد کے باغل میں بیٹھی تھی یہ اس دکاندار کے پاس پلسر چار سو
تو بھی وہی ہے تو بھی وہی ہے
رہا ہوں میں گول گول کر کے آ رہا ہوں اب میں یہاں سے گھر جاں گا پھر میں ل سے کروں گا خود کال ٹھیک ہے
یہ کرنا نا پہلے میسیج م فونٹ پ پرسنٹ
تو ہاں میں پہے میسج کروں گی پہل میں نارمل کال کروں گا ا تو ایسے بتاؤں گا ایسے کروں گا کال کال پھر تو جب آ ٹائر ہوگا تو اٹھانا ٹھیک ہے نا ٹینشن مت لے تو ابھی اوربھی فون ڈاؤن نہیں ہوا تو ٹینشن متلے سن نا کیا بول رہا تھا ہم جائیں گے جائیں گےا لداخ پھر ہم جائیں گے ادھر سے امنگلہ
ہاں
وہاں تک پوری روڈ ہے بائک پر پھر ہم جائیں گے جانس کا اس کی میں تیرے کو ریلوے چوں گا رزان کر میں ہممسٹے کریں گے پھر ہم جائیںے باچ ادھر پٹرول پپ ہے ادھر تیل ول بن گ
اں ہم جائیں گے وہاں سے ہی نیپال جائیں گے وہاں پہ بنیں گے تیل ویل کھانا وانا
ہاں نیپال جانے کے لیے ہم کو ٹرائی کرنا پڑے گا اتنا ٹرائی کون کرے گا
کریں گے نا آپ ٹرائی کریں گے محنت مزدوری کریں گے نیپال ویپال جائیں گے ابھی یہاں کے نکیاس حظ نکلاؤ لحاظ نکلاؤ بہاہار یہ لحظ بول رہے ہیں بھول کے پتا نہیں بول کھیل ب رہ
جاؤ تم ل میں ک مور نہیں ہے پول بول کھیلے کا میں گھر پ ٹھیکوں ارے ہاں تم لوگ جواب کون کون ہے اور وہاں تک تو مے کو کال کر د پھر کاٹنا ٹھیک ہے نا
ابھی دو منٹ
ارے ہاں تو یہ والی کال تھوڑا زیادہ بڑ رہی ہے کیا ابھی دو منٹ ہے آپ کو کرارگل جان میں
ا بھائی
دیکھ جب ہم جائیںے پھر ہم جائیں گے تو بول رہے ہے نیپال جانے کے لیے
جی ٹ ٹھیک ہاں ہم نیپال ہی جائیں گے نیپال میں ای اچھی جگہ اچھھیا جگہ ہے ہاں اچھی جگہ ہے نیال میں بہت اچھی جگہ ہے
دیکھ جب ہم نیپال جائیں گے ادھر سے ہم جائیں گے ادھر کیا بولتے ہیں کیا ارے نیپال جانے کے بعد ہم جائیں گے ادری سے کہیں اچھی جگہ نیپال سے منالی بھی ہے ا دراس بھی ہے ہلو بھائی ہلو ہلو بھائی ہلو دیکھ جب ہم تلہ دخ جائیں گے دراز سے تو تیری آواز نہیں آ رہی تھی ہم ج جب ہم نیپال جائیں گے پھر ہم جائیں گے وہ دسے گوا بنگلور کالکتا بہار سب کے لیے تو پیسے بچا کے رکھنا اور میں کوٹی میں بارہ ہزار تیل بھی ڈالوں گا تین سو لیٹر جب ہم ادھر جائیں گے پھر مزہئے گا تو کو پتا وہ کیاس جگہ ہے نیال تو نے بھی سےی بات بولی ہم ادھر ہی ا جائیں گے
اچھا ٹاپک ہے ہاں ہم جیں گے وہ تیر کو کس بتایا ہم کوویپال جان کی ضرورت ہے
بھائی میں سوچ رہا تھا پرسوں ہم نیپال جائیں گے اس لیے میں نے بولا ہم نیپال جائیں گے
یہ ہم جائیں گے تو ٹینشن مت لے ہم جائیں گے ادھر بھی اچھی جگہ ہے ادھر جائیں گے
ہاںیپال ہی جائیں گے ہم اریپال اچھی جگہ ہے
میرے گھر میں ٹھنڈی ہے بہت اور
پ پور پور آ پور آ
پیٹو بھائی کا نام کیا ہے عبدل ملکی عبد ال مقید یہ گ ہے تم کا بھائی جیما باندر ہے
بائی بیٹھو خدا
ارے جیما مدر سے اکے بیٹھو خد چلو ہو گیا ٹائم تیرا بھی اور میرا بھی راں جی مم
چلے بھائی